جی بتائیے
ہاں تو کیا ہوا تھا یہ
آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں تھا آپ نے پہ نہیں کیا تو آپ نے یہ کیا تھا بڈس وڈس ایسا کچھ لگایا تھا
نہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں لگایا تھا وہ ایکچولی کیا ہوا کہ میرا جو ریچارج ہے وہ ختم ہو گیا تھا تھا تو اس سے پورا کا پورا انٹرنیٹ کنیکشن کٹ گیا تھا
تو وائی فائی کنیکٹ کر لیتے
وائی فائی کنیکٹ بعد میں ہوا تو پھر اس کے بعد کال ہی نہیں ہوئی مطلب آواز ہی نہیں آئی نا تمہاری نا میری
خیر چلیے بتائیے آپ آپ نے اس سے خود بھی نہیں دیکھا ہے آپ کو بے شرم انسان
نہیں نہیں نہیں دیکھا دیکھا
کہاں دیکھا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو تو آپ انہوں نے بتایا ہوتا آپ نے ان سے بات کی ہوتی
ہم آپ کو کیوں بتائے
ہمیں نا صحیح آپ اپنے دوست کو بتاتے ہیں ہمیں پھر بھی پتا چل جاتا ہے تو سیدھی بات ہے
ہم کس کو بتاتے
آپ کے دوست
کون
باسط عرفان
اچھا
یا ہو کیا آفاق
اور
یا باہر کے وہ جو بھی ہیں وہ
اور
چت چتن وتنیاں
اور
اور یہ کیا نام ہے اپنی کزن کو تو بتایا ہی یہ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے وہ یہ منصب آپ بہنوں کے ساتھ شر کرتے کرتے ہیں راز واز باتیں
نہیں نہیں نہیں میں نہیں کرتا میں میرا آج تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوا ہے تمہارے سوا بس
میرے ساتھ تو کیا ہی نہیں ہے کہاں کیا
ہاں پتاہ ہے فوٹو شیئر نہیں کروں گے کیونکہ پتا ہے تو کیسا آدمی ہے
نہیں مطلب چلیے چلیے چھوڑیے فوٹو کو نہ دکھائیے بالکل صحیح بات ہے آپ کو اس بارے میں پوزیسسیو ہو نا کیا آپ کا اس بارے میں تفصیلن نا بتانا جائز ہے محبت ہے بھائی محبت میں انسان ایسا نہ کرے تو نہیں مطلب محبت میں انسان اگر ایسا کام نہ کرے تو بھاڈ میں جائے انسان یار انسان محبت میں ہی تو انسان ایسا بچہ بن جاتا ہے بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگ جا ہے میں مانتا ہوں میں ایسی چیزوں سمجتا ہوں کیوں کہ خود بھی ان لمحات سے گزر چکا ہوں تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے پریم ہے تو آپ کو انہیں بتانا چاہیے تھا آپ بتا نہیں پا رہے تھے آپ ایک ڈرپھو قسم کے انسان ہیں
وہ تو دیکھ لیا خود کتنے بڑے بہادر ہو
ہاں یہ میرے لیے تو مطلب مجھے نہیں لگتا مذاق میں مذاق میں نہیں کہ رہا ہوں میں آپ کو سچے دل سے کہ رہا ہوں جتنے بھی میرے دوست ہیں اور کزنس ہیں ان سب میں سے اگر کسی میں ہمت ہے وہ میں ہوں کیونکہ جس نے لڑکی کے سامنے آن ہر آن ہز نیز اسے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں نہیں ایسا کوئی نہیں کر پایا ہے اور نہیں نہیں میں جو میرے دوست ہیں میں کہوں جو میرے رشتے دار کزن ہیں اور دوست بھی ہیں باقی سارے ان میں سے کچھ کی ہمت ہوئی ہے پرپوز کرنا صحیح بات ہے لیکن کیسے پتا ہے آپ کو کیسے یا تو کسی تھرڈ پرسن کو بلا کر اس
وہ چھوڑو وہ چھوڑو جب جب جتنے بھی تیرے دوست یا جتنے بھی تیرے رشتے دار ان میں سے کتنے کو کتنے کو ہوا ہے
یہ بہت سارے ہیں
جیسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جیسے فرمان ہ جیسے فار ایزامل ہمایوں
وہ تو لیجنڈ ہے بھائی
اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤںا فار اگزامپل میرے جو بڑے کزنس ہیں جیے سہیل بھائی ہے نوید بھائی ہے یا میں کہوں واسیم بھائی مداسر بھائی ہیں جیسے ایک دوست ہیں عرفان ہیں باسط ہیں آپ ہو آف ہاق ہو جتنے بھی سارے
ان سب کا تو ہے
نہیں ہےگرلف فرنڈ ہے نہیں میں نے نہیں گرلفرینڈ نہیں گرل فنڈ میں نے کہا کسی کی ایسی ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے پرپوز کر سکے
پر ہے تو جب سے جیسے جیسے کمایا ویسے کمایا ابھی ہے تو نہیں ہے
میں آپ ہمت کی بات کی میں نے آپ کہ یہ ہمت کی بات ہوتی ہے لڑکی سامنے جاؤ اسے سامنے کہاو اور پھر ہمت کی بات ہوتی ہے اسی لڑکی کو بار بار اکیس بار کہو اور وہ آپ اکیس بار ریجیکٹ کرے پھر بھی آپ
وہ تو پھر بے شرمی میں آ جاتا ہے وہ ہمت میں نہیں جاتا ہے
اس ڈیٹ کہہ سکتے ہیں بالکل ڈیٹ تو اسے کہہ سکتے ہیں ظاہر ظاہر اسے ڈیٹ کے کہا جا سکتا ہے ڈیٹ اور بے شرم ایک ہی الفاظ ہیں وہ اردو والا لفظ ض اور وہ ہندو والا لفظ ہے معنی دونوں کے مطلب ایک ہی ہے خیر معنی سے ہمارا کیا مطلب مجھے تو تسلیم ہے ان کے لیے میں بے حیا بھی ہو سکتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں اس بات میں وہ تو مطلب کیا ہی اسے بار میں میرے بارے میں بات نہیں ہوئی آپ کے بارے میں بات ہو میرے بارے میں
نہیں نہیں آپ کے بارے میں کیوں نہیں ہوگی
نہیں میرے بارے میں بات نہیں ہو سکتی آپ چھوڑیے
نہیں نہیں کیوں نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اب تو دا نیشن وٹس ٹو نو کیوں نہیں ہو سکتی
دیکھیے فیضان صاحب جو زندگی ہے انسان کی بڑی گندی ہوتی ہے تو آپ میرے بارے میں بات مت کیجیے
وہی وہی میں پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں ہو سکتی ہے ایسا کیا ہے کہ بات نہیں
میرے حالات وایسے نہیںی ہیں جن پر بات کی جائے
نہیں کیوں نہیں ہو سکتی انہیں پہ تو مزہ آتا زخموں کو کورید کورید کے کوریدنے میں تو مزہ آتا ہے مزہ تو اسی میں آتا ہے زخموں کو کریدتے میں مزہ آتا ہے
نہیں میں آپ کو ایسا چانس ہی نہیں دوں گا کہ آپ مجھے سے سوال پوچھے کہ میں یہ ہی سے پوچھ لیتا ہوں چلیے میرا
نہیں نہیں نہیں میں میں پوچھنے والا ہوں میں پوچھنے والا ہوں ہاں
کیا پوچھیے ذرا پوچھے چلیے پوچھیے
پوچھتے ہے جب آپ ساڑھے تین سال بریک لیے
ٹھیک
بیچ میں جو یہ دس سال ہے ان دس سالوں میں جو آپ نے وہ سڑھے تین سال بریک لیے تو اس میں آپ کو مطلب ایسا مطلب احساس نہیں ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس طرح بھی بات کر رلو اس طرح بھی بات کرو غلط ہے یہ
دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں میں کو ایک سچی سچی گٹنا بتاؤں گا اور آف پر مبنی بگڑنا بتاؤں گا آپ کو یاد ہے آپ جب پھر میں بتاؤں گا آپ نہیں آپ پر ہی دیکھیے جب ان کو خود کے دل پر چوٹ لکھتے ہیں تو اسے دوسری کی چوٹ سمج میں آ جاتی ہے
نہیں میرے پہ مممی کو خود کا بولو خود کا بتاؤ بھائی
نہیں میں خود ظاہر تو اس سے میری ہی کہانی ہوگی لیکن بات آپ پر ہوگی تو میں آپ پہ شروع کرتا ہوں بات اپنی میں آپ کو یاد ہے جب ہم گیارہویں بارویں میں پڑتے تھے ہم ساتھ گھومتے تھے کھاتے ھتے اور ایک دوسرے کی باتیں کرتے توے آپ کویاد ہے
ہاں
کو یادیں آپ کی سپنے آپ کی باتیں آپ کا زندگی آپ کا زندگی گزارنا آپ کا ساری چیزیں آپ کا کے فیصل سب مطلب اور ایک دوسرے کی چیزوں کے بارے میں جان کر رہے کیا اچھے سے
ہاں جاتے تھے
تو آپ کا ایک سپنا تھا جسے یہی ایڈوانس آئی آئی ٹی کہا جاتا تھا
ہاں
مجھے یاد ہے آج بھی بھی جب آپ وہ سوچے تھے تو آپ کے لیے ایک سمپل سا گول تھا آئی آئی ٹیڈی ایڈانس کاگز دینا آئی آئی ٹی میں سلیک ہو ہے آئیٹی میں پڑھائی کرنی اور جاب مل جائے گی کروں گی پ مست ہے یار مزہ آئے یاد ہے مجھے لیکن جب وہ سپنا آپ اپنے جی جی جی میری مجھے آپ کی آاز آ رہی ہے آپ نے میری آواز سن پا رہے ہیں
ہاں ہاں
تو میں کہہ رہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جب ایک وہ مطلب وہ ایک آپ کی غلطوں کی وجہ سے آپ کے اپنے کارنوں کی وجہ سے وہ سپنا تھوڑا سا سپنا ہی رہ گیا
ہاں ب
تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے ایک اور مطلب حالانکہ سب اپنے کی ڈائریکشن میں کہوں یا میں کہوں کہ سپنے کا جو راستہ تھا وہ مطلب بدل گیا منزل ایک ہی ہے جیسے ہم کہیں گے جو آ آج کی آپ کی ڈگری ہے کمپیوٹر والی ڈگری ہے کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ڈگری ہے اس میں آپ آگے بڑنا چاہتے ہیں وہ آپ وہاں بھی کرتے ہیں یہاں بھی کرتے لیکن راستہ بدل گیا لیکن جب آپ راستے سے بٹک گئے ہیں میں کہوں اپنے راستہ بدل دیا کیونکہ اس راستے پر چلنا تھوا آپ کی غلطی کی وجہ سے نہیں چل پائے آپ تو جو آپ نے دوسا راستہ دیا تو وہ آپ کا سیدھا راستہ بالکل بھی نہیں تھا اس پر آپ ہر گلی سے گھوم رہے رہ ہیں اس گلی سے اس گلی اس گلی سے اس گلی آپ ایسا کر رہے میں جانتا ہوں
میں میں میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتا ہ میں بول رہا ہوں چلو میرا کم سے کم میری منزل تو ایک تھی میں نے راستہ دوسرا لیا بٹ میری منزل تو ایک تھی
جی جی بلکل
آپ کی تو دو مطلب دو راستے دونوں ہی منزل الگ الگ
دیکھیے آپ کو صرف راستے نے دتکارا تھا ی میں کہوں آپ کو ایک راستے نے اپنے اوپر چلنے نہیں دیا ہم ایسے باشا میں حالانکہ مجھے الفاظ صحیح نہیں آ رہے لیکن ایسے ہی کہ آپ کو راستے نے کہا کہ میرے راستے سے نہیں آنا ہے چلو تمہیں منزل مل سکتی ہے لیکن دوسرے راستے سے جاؤ منزل نے ہی کہہ دیا نہ تو تمہیں اس راستے پر چلنے دوں گی
ہوں
نہ ہی تم کو ہمیں منزل ملوں تم اپنی منزل ہی بدل دو بھائی تو لیکن پھر بھی میرا کال ہےنا میں ابھی بھی ٹکا ہواہو
پھر بھی تم اتنا بے شرم بے موراوت کیسے ہو سکتے ہو کہ ابھی تک تم وہ منزل پانے کی کوشش کر رہے
دیکھیے بات اگر منزل کی ہوتی تو میں بھول جاتا بات منزل کی نہیں ہے بات میری ہر سپنے کی ہے جو میں نے سوچا ہے دیکھیے ان کے لیے تو نارمل سی بات ہے کسی نے بول د کسی نے نہ ہاں تھوڑ میرے لیے تو میں تو اپنی زندگی جی چوکا ہوں ایجوکیشن ورلڈ میں میں تو پورا کا پورا لکھ چکا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے اب مجھے اس بات کا پچھتاوا ہی نہیں ہے
وہ تو پھر تمہاری پرابلم ہے اس کا کیا ہے
بالکل بالکل پرلم ہو گئی کیونکہ دیکھیے ان کی طرف سے نہ ہے سیدھے ہاں لڑکا آیا ہاں نہ بول دیا کھیل ختم میرے لیے یہ نہیں ہے کہ نہ کہہ دیا میرے لیے یہ یہ جو میں نے پوری کہانی جنم پتری لکھی تھی یہ میں گزار ہوں کس کے ساتھ
جی
اس پر جو میں نے لکھا تھا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا یہ میں کروں کسی کے ساتھ آخر
آ گھر والوں کا بولو ڈھونڈ لی
بات وہ نہیں ہے ایک شخص جو جواب نے جواب سوچتے ہیں کہ مجھے فار ایگزامپل رولز راش چاہیے اور مجھے اس میں جانا ہے دلی تو آپ پھر جب آپ روز رائ سے لے کر آٹو آٹو چلا جاتے ہیں یا م میں کہوں آٹو چلاتے ہیں
وہ پھر وہ پھر
وہ پھر تیری غلطی تو ایسا کیوں سوچتا کہ تیرے کو الٹو ملے گی تو یہ بھی تو سوچ سکتا ہے تیرے کو پرائیویٹ جٹ بھی مل سکتا ہے
دیکھیے ہاں وہ دیکھیے کیا ہے نا سوچ نہیں پر ڈپینڈ ہے بالکل آپ کی صحیح بات ہے اصل میں کسی چیز کی ویلو زیادہ نہیں ہوتی ہے ویلو انسان کی نظروں میں ہوتی ہے آپ کسی چیز کو ویلو کرتے کسی کو نہیں کرتے ہیں سیدھی بات لیکن
رولس روائس ہے مان کہ چل روس روائس چلی بھی گئی مطلب وہ گئی تو اس کے بعد پرائیویٹ جٹ بھی لے سکتا ہے اتنا نہیں ہے
بے شک آپ کی باتوں میں مجھے ایک سچائی نظر آ رہی ہے
تو کیا کہنا چاہیں گے آپ
ٹھیک ہے ویسے بھی اس کال کے لیے بچے ہیں صرف میں آپ کو بتاؤں گا صرف یہ تیس سیکنڈز کے اس پاس پھر میں یہیں سے اپ کو کال کرو گا اپ ایپ میں ہی رہے گا میں اسی نمرہ پہ اسی نمبر سے کال کروں گا
کس مطلب آپ بات کیوں پلٹ رہے ہو
نہیں میرے اب ہم آپ کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے ہم آپ کے با اچھا ٹھیک ہے نہیں وہ چھوڑی ہے یہ سب دل کی باتیں یہ سب بکوات بتیں ہم سفر کی بات کرتے زندگی ایک سفر ایسا ہے جو سہانا سفر ہے
ہم کرے آپ کرے تو راس لیلالہ ہم کرے تو کریکٹر ڈیلا
نہیں مطلب کیا فائد ہے ای ایسی بے تکی باتوں کا ہے نہیں بکواس بات ہے چھڑو
اچھا اچھا اچھا میرے بارے میں بات کر کے دکھاؤ پھر بتاتا ہوں
بات وہ نہیں ہے بات انسانیت کی ہے بات اصولوں کی ہے بات زخموں کی ہے
اف تمہارے یہ اصول جنہیں کوٹ کے دو وقت کی روٹیاں بھی نہیں بنائی جا سکتی
چلیے آپی رہے میں آپ کو کال کرتا ہوں ایپ سے باہر ماتے کے لے کر نی کنیکٹ رکھیے